ہلو اسلچ منچے یہ مند نہیں ہے اچھ گم ستر ہیلو السلام علیکم بس ا دھیشچا السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
وعلیکم اس
آپ ٹھیک ہیں
ہاں اچھا
ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک کیا لگتا ہے کہیں سے بارش پڑ رہی ہے
آپکو میری نہیں آپ کو میں آواز
ہاں مجھے آپ کی آواز لیٹ آ رہی ہے سب لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا
لیکن مجھے لگا میرے گھر پہ ہی آپ نے کل بولا نا کہ آپ کے یہاں مجھے ٹھیک آئی آواز
یہاں پہ نا یہاں ہمارے گھر میں ہاں ہاں ہاں یہاں تو آپ کو ٹھیک آری ہاں میں نے یہ بولا کہ آپ کو کیا لگتا ہے بارش کہاں کہاں ہو رہی ہوگی اب ٹینشن ہے
ایریاز میں مت ہو رہی ہوگی
ٹینشن ہے آج ہے نا دو دن ابھی دو تین دن ٹینشن رہی اللہ رحم کرنا چاہیے
ورنہ کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ کل بھی ہوا تھا نا وہاں پہ وہ کہاں پہ ہوا تھا کہیں سے ہوا تھا ہاں گریز سائڈ سے
آج پھر سے آج پھر سے ہوا ہے دلیل صحیح ہے اور ہرگل میں زیادہ تباہی مچی ہیں
ہاں وہاں سب مر گئے ہیں
ہوں کارگل میں بہت تباہی مچ گیئ ہے پتا نہیں کیا ہوگا
اللہ ہی رحم کرنا چاہیے
اور کیا میری ماں نے کل کھانا نہ نہ اب ٹھیک ہے میری ماں میں نے تو کھانا ہی نہیں کھایا اس لیے نہیں کہ ٹینشن ہے نہ میں جھوٹ ہی بولوں گی مجھے بھوک نہیں تھی میری ماں نے ٹینشن سے نہیں کھایا
کہ یہی ٹینشن ہے نا لیکن یہ مصیبت ہے ہم لوگوں کو بھی یہاں سے بھاگنا تھا
اور کیا ہاں یہ ہم نے تو خریدار بھیا وہ نہا ڈلرس بھی ڈالے تھے کہاں آتا ہے خریدار
اصل میں اب آگے بھی تو کرنا چھایا کچھ
وہی ہے نا یا تو آپ اس کو گاٹا دینا ہے پھر آگے کہاں جائیں گے اتنا سامان لے کے یہ بھی بات
وہ بھی تو مسئلہ ہے نا
پھر کہ یہاں تو دیکھو اللہ اللہ کر کے پھر بھی بچ جاتے ہیں اگر یہ بیچ یا تو پھر یہ بھی نہیں رہے گا
نہیں نہیں ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے
چلو اللہ تعالی بچانے والے سے بڑا اللہ تعالی ہوتا ہے
ہاں جب آج تک بچایا تو آگے بھی وہی بچا
ہاں جی بچائے گا ہاں وہ کہتا ہے نا مارنے والے سے بچانا والا بچانے والا باڑا ہوتا ہے یہی میرا کہنے کا مطلب اب اللہ کے حوالے یہ ساب کا لیکن ایک بات ہے نا
کیا
ہم یہ ہماری گناہوں کی سازہ ہے ہم وہ ہم باز نہیں آتے ہیں اپنے گناہوں سے
پھر کل ہاں ورنہ کیا
اپ کا بابا
سدرا کا نہیں آپ نکلے گا
چلو ٹھیک ہے
مجھے بولو یہ آپ کو یاد ہے وہ پچھلے پچھلا وہ سیلاب
ہوں جو نا ایک بار آیا
ہاں آپ کو کیسے نکالا وہ بوٹ بناؤ میں
اللہ راہم کر اللہ راہم کر
آپ کا پاپا کیا بول رہا ہے
کچھ بھی نہیں
اچھا ٹھیک ہے آپ توہ سبھی تک تھیک تھے میری
کل اکؤنٹ سے وہاں نکلے ہی نہیں کی
ہاں اس نے بولا وہ ماما بول رہی تھی مجھے کل اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو اقرا کے گھر ہی جانا پڑے گا
ارے کوئی بات نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہم سب کو مجھے لگتا ہے ہم سب کو گھر چھوڑ کے وہاں جانا پڑے گا
میں نے میری ماما نے بولا وہاں کیا کرو گے اکیلے انشا پر تو بچاری پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے نا وہی بسما ہوتی وہاں تو بہات الگ تھی اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ کیا میں بھی نا ذرا نہیں جھیل سکتی ہوں اقرا کے گھر ہی جانا آپ کو پھر بھی سلیپ ہے نا اوپر ہم سے ہے نا آپ کو
میں تو اوپر یہ ا کمرہ بھی بنا کے ہے واش روم بھی بنا کے ہے
اس کو بولو دھیرے بات کرو اور دوسری بات یہ بھی ہے نا
کیا ہاں
سے ہم سے او نچا
ہاں ہاں ہاں کرلو اوپر کرلو اوپر
وہی ذرا سب کا محافظ اللہ ہے
جی
کوئی ٹینشن نہیں یہ نانی کو فون کرتا ہے
پتہ نہیں
آپ کو ابو نے اسنیپ بھیجا کل
کون سا والا
وہاں دادی کے نانی کے گھر پہ کوئی آدمی تھا کوئی نا راج راج
کر رہا تھا
ہو نانی اسے بھر بھر کے ساگ نکال کے دیتی ہے
اں ہا ہا ہاں
وہ اس کو بر بر کے نکال د یتی ہے نکال کے دیتی ہے صاف کرو
ارے ہمارے دادی کو بھی کام کرنا نہیں آتا ہے
اور کیا
مما کو لگا پہلے وہ ساگ صاف نہیں کر رہا ہے جیسے ہی اس نے وہ ساگ ساگ کا ٹکڑا دیکھا نا ایک ڈھیر سا سامنے اس نے بولا اس نے تو بہت صاف کیا ہے
ہاں وہ کر رہا تھا ورنہ کیا
ہاں مجھے ہنسی آئی میں نے بولا ابھی تمہیں ان لوگوں سے پالا کہاں پڑا ہے میری نانی ٹھیک ہے کا دھوپ کھلنے لگی ہو جاؤ خوش
ارے کہاں یہ وہ دھوپ نہیں ہے یہ ہے وہ کیا کہتے اس کو
گش راؤ کیا
تو
یاد نہی ارا ہے مجھے آج مجھے شیٹ ویٹ دھونا ہے کیونکہ اب بس میرے پاس کل کا دن ہے
ہاں
میں نے پرسوں ایک شیٹ دھویا اب ایک دو نا ہے ان دنوں تھی نا با رش میں بول رہی میں اگر وہ دھوگی میں کہاں وہ ڈالوں ور نا کیا آپ کھا ملے گی اب تو ان شاء اللہ پرسوں سے جاؤں گی آج اور کل کروں گی ساری تیاریاں
امم اب تو بچوں کو بھی تیار ہونا چاہیے
ہاں مجھے تو بس بچوں کا ہی ٹینشن ہے نا ان کو جانا ہے ان کو اسی دن ایگزام ہے ہے
ہائے ہائے جس دن
ان کو مطلب ہاں ان کو یہ ہفتہ اور اگلا آدھا ہفتہ پورا اگزام ہے ان کو ختم ہوگا تو اور ایک اور دو کی اسکول سے ان کو اسٹارٹ ہوگا میں اب پھنس گئی پوری طرح سے
ہاں پھر کہاں جا پاؤ گی آپ کے نہیں پورا بس آج کا دن ہے آج جاؤ
آج اور کل کا دن تھا آج شیٹ ویٹ دھو نگی میں کل جا تی مجھے آیا تھا نا ساحل لیکن مجھے لگا پھر یہ ایک
نہیں لایا
وہ وہی ہے
ہاں
چلو ٹھیک تو ہاں ورنہ کیا وہی مسئلہ تھا نا تو اس لیے میں گئی ہی نہیں کل ہفسہ پھر بھی نہیں جاتی میں کرتی ہوں نا کیب میں وہاں سے مجھے گیٹ پہ آتی ہے کیب
اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن خرچہ ہوتا ہے نہ بہت
ہاں وہی مسئلہ ہے نا ابھی میرے بس میں نے بولا نا میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں جو میں اتنا خرچہ کروں
جی نہیں اتنا تو بہت ہے کتنا لیتی ہے کیب
ارے وہ لیتی ہے وہاں تک لگ بھگ ڈھائی سو
یہ تو زیادہ طوفانی ہوا
ورنہ کیا
ڈھائی سو روپیہ او ہوو ہوو اس سے بہتر ہے آپ سنڈے کے دن جاؤ کبھی اگر یہ لوگ جائیں گے جاؤ گی بھی ساتھی تو آؤ گی بھی ساتھی باڑی کو چالنا ہی چالنا ہے جیسے پاپا گیا آپ کا
ہاں یہ لوگ کیا مبارک باد کے لیے سنڈے جائیں گے
ارے نہیں مجھے نہ نہ یہاں سے پلاڈ کیٹن میں نے بولا اگر گئے نا اگر گئے جیسے ہی یہ پروگرام بنائیں گے میں تجھے انفارم کروں گی اگر ٹائم ہوگا تم بھی گاڑی میں چڑھنا اور جانا واپس بھی آ سکتی ہو لیکن ڈھائی سو روپیہ یہ تو طوفان ہے
ورنہ کیا
آج کل پیسہ اتنا آسانی سے نہیں آتا ہے
ورنہ کیا اور مطلب کہتے ہیں نا پیسے کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب انسان خود کماتا تا ہے
بالکل صحیح بات ہے آج تو مجھے ایک ایک روپیہ بھاری لگتا ہے خرچ آنا اور وہ بھی وقت بھی مجھے یاد آتا ہے جب میں دادی کو جب میں دادی کو بولتی تھی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں دو سو ہیں تو نکالے گی وہاں پانچ سو ہے تو میرے ہوئے خدا کی قسم میں نے اس کو نا کیا وہ جے کے بینک نام ہی رکھا تھا لیکن اب سمجھ آ رہا ہے پیسے کمانا کس کو بولتے ہیں
وہی نا مجھے بولو آپ کو پھر وہ پینشن کا کیا ہوا دادی
کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں
کیوں
وہ تو کسی نے لڑا ہی نہیں ہو ایسے
ارے کیا ہوا لڑنا تھا نا
کون کھڑا ہوا یہاں پہ یہ مجھے بسوارے بولا تھا نا یہ پہلے وہ معاسرہ دکھائی تھی اس نے بولا میں آپ کو کچھ ایسی ویسی سکیم دوں گی کیا اس نے بھی کچھ نہیں آپ پھر وہ چھ سو روپیہ آکھا ہے آپ بولا بسما نے کہاں کوئی وہ دوسری ہے زرینہ اس کو ایک آ سال سے اوپر ہوا پندرہ سو بھی لیے کاکز بھی ہے لیے اب نہ کاغذ واپس دیتی ہے نہا پندرہ سو واپس دیتی ہے میں روز رانی کو کہتی ہوں پلیز وہاں جاؤ ایک میرا آدھار کارڈ بینک کتاب اور یہ پیسے لے آؤ رانی بھی اسے کبھی کبھی فون کرتی ہے کبھی جاتیا آج نہیں لایا وہ بھی نہ تو وہاں سے بچاری نکل سکتی ہے بار بار اب میں میں کہتی ہوں کیسے ایسی تسیے کر کے مجھے وہ ڈاکومنٹس واپس ملنے چاہیے اور اپنے پیسے بھی
نہیں خود کو اگر وہ پینشن رہتا خود کو ہی ضورت لگتا
اور کیا خود کو کیا سب کو ضورت لگتا لیکن جب انہوں نے کچھ لیکن آج نہیں ملتا ہے یہ آن لائن ہو گیا ہے نا آج نہیں چلو پھر میں واپس کرتی ہوں
چلو ابھی کرنا نہیں نہیں ابھی واپس کرنا
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ